السلام علیکم جی آپ کیس ہیں
جی اللہ کا شکر الحمد للہ آپ بتائیں
ہمارا بھی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ سب بچہ ہے اور آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
جی اللہ کا شکر الحمد للہ سب بڑے ہیں آپ کے گھر پہھیریے تھے
جی میرے گھر پہ بھی سب اچھے ہیں ابو بھائی بہن ممی سب اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے
جی بالکل بالکل اچھے ہونا چاہیے بس بریا ہے اور اپ کی پڑھائی کیسی ہوتی ہیں
میری پڑھائی الحمد للہ اچھی چل رہی ہے آپ بتائیے
بالکل جی بالکل ہماری پڑھائی بھی بالکل بالکل بڑھیا چل رہی ہے
جی بالکل پڑھائی سے تو آج کے ٹائم پہ جی زیادہ دھیان دینا چاہیے پڑھائی کے اوپر ہی اردو ہو عربی ہو یا انگلش ہو ہر طریقے کی
جی بالکل بالکل انسان انسان کو کیا ہے کہ دینی تعلیم بھی لینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی تعلیم بھی لینی چاہیے کیونکہ کیا ہے کہ ایجوکشن ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو نا ہر حال میں آنی ہی چاہیے وہ کہیں بھی باہر جائے تو کیا ہے کہ ایجوکیشن کام نہیں آتی ہے
تیی ہے
جی بالکل بالکل آپ کچھ بھی ویسٹ نہیں جائے گا اگر آپ پڑھیں گے دینی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی تو آپ کو کیا ہے کہ ہے نا فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا
جی دنیا کی تعلیم پڑھیں گے تو دنیا میں کام آئے گی دینی تعلیم پڑھیں گے تو آخرت تک ہمارے ساتھ رہے گی
جی بالکل بالکل کیا خوب کہا ہے آپ نے ماشاء اللہ دینی تعلیم بھی کیا ہے ہمیں حاصل کرنی جی اور ہمیں زیادہ تر ہو سکے دینی تعلیم ہی حاصل کرنی چاہیے تاکہ کیا ہے کیا نا ہمیں نا دنیا کی تعلیم تو آج کل سبھی حاصل کر رہے ہیں پر دینی تعلیم سے لوگ کیا ہے کہ گمراہ ہو چکے ہیں
دور ہو رہے ہیں
دور ہو رہے ہیں جیسے کہ کیا ہے کہ دینی تعلیم کیا ہے اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں اسلام میں بھی دیکھا گیا تو دینی تعلیم سے نا دوری بنا رہے ہیں لوگ باگ گمراہ ہو چکے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ دینی تعلیم کرنی چاہیے قرآن شریف اردو عربی سب پڑھنا چ یہ تو کیا ہے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ملے گی
آپ نے بالکل
بالکل بالکل پانچ وقت کی نماز قرآن شریف اردو کی کتاب ہمیں کیا ہے کہ سب کی تعلیم لینی چاہیے
جی اور آپ نے نماز وغیرہ پڑھی
جی الحمد للہ نماز پڑھ لیا آپ نے
رحمد الحمد للہ اور آپ کا کالج وغیرہ کیسے چل رہا
جی کولج اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے آپ لوگوں کی اللہ کے شکر سے اللہ کے کرم سے سب بڑھیا ہی چل رہا ہے
بالکئی آج کے ٹائم پہ لوگ لوگ پڑھائی پ اتنا زیادہ سیریس نہیں لے لے رہے ہیں پر پڑھائی کو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ اہمیت دینی چاہیے کیونکہ انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو کہیں پ بھی کچھ بھی اپنے دم پہ کر سکتا ہے یا توھر انسان کے اوپر ہنر ہونا چاہیے نہیں تو آج کے ٹائم پہ وہ آج کے ٹائم پہ نا بہت زیادہ مطلب لڑکیاں لڑکوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں پہلے کے ٹائم پہ ہوتے تھے اور آج کے ٹائم پہ لڑکیاں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں پڑھی لکھی رہتی ہیں تو جاب کرتی ہیں کہیں کچھ کرتی ہیں تو پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم اپنے خود پہ ڈیپینڈ رہتی ہیں
بالک آج ت کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کے برابر ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں جیسے کہ دیکھ دیکھا جائے تو عربی میں یا پھر اردو میں یا پھر دینی تعلیم دنیا کی تعلیم جس بھی اپن جس بھی فیلڈ میں دیکھیں گے جس بھی ایرے میں دیکھیں گے لڑکیاں بھی لڑکوں کے برابر ہی ہیں
کیا برابر ہی ہے کیونکہ ہونا بھی چاہیے کب تک ک کے اوپر ڈیپینڈ رہیں گے اور جن کی ع جتنا ڈیپینڈ رہتا ہے انسان جی بالکل اپنے لیے ہی اچھا ہوتا کہ اپنے خود کے فیصلے لے سکتے ہیں اپنے مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو گھر والے گھر والوں کا نہیں مطلب جو بھی مطلب جن کے اوپر بھی ہم ڈیپینڈ رہیں گے تو وہ تو ن ہی حکمانہ چلانا چاہیں گے اور خود کے ہاتھ میں ٹیلنٹ رہتا ہے کچھ بھی رہتا ہے تو انسان اپنے اپنے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کچھ بھی اپنے من کا کر سکتا سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے گھوم سکتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے
جی بالکل بالکل اپن کو کیا ہے کیا نا تعلیم حاصل کرنی ہی چاہیے تاکہ کیا کسی کے اوپر نربر نہ رہے کسی کے اوپر اپن ہے نا ڈپینڈ نہ رہے
کے ٹائم اتنا فراڈ وغیرہ بھی چل رہا ہے تو پڑھے لکھ کے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے
جی جی بالکل اگر اپن پڑھے لکھے رہیں گے تو کیا ہے کہ اپن فراڈ سے کرائم سے ہر چیز سے بچ سکتے ہیں اپن اگر ایجوکیٹڈ رہیں گے
جی بالکل
اگر اپنے پاس تعلیم ہوگی تو اپن کیا ہے کیا ہر چیز سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ
بالکل تعلیم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے ٹائم پہ
جی جی بالکل
اور بتائیے اور آپ کے گھر پہ کون کون ہے
جی میری ایک بڑی بہن ہے اور امی ا
جی جی
جی اور بتائیں آپ کے گھر پہ
ہمارے گھر پہ امی ہیں ابو ہیں بھائی بہن ہیں چھوٹے دادی ہیں
ماشاء اللہ
اور بتائیے
جی میں ابھی بی اے کر رہی ہوں اور اردو میں قرآن عامد کی ہے اور اردو پڑھی ہے ملاد پڑھتے ہیں
جان نہیں آتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دینی تعلیم قرآن شریف تو کیا ہے کہ سب کو پڑھنا ہی چاہیے ہے زیادہ تر اپن کو بچوں کو بھیناا
چاہیے
نماز روزے
جی اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو جی بالکل اور بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے کیسے نہیں تربیت کیسی سب کچھ سکھانا چاہیے
سب سب سے اپن کو ادب اور احترام سے بات کرنی چاہ چاہے وہ اپنے سے چھوٹے ہوں چاہے اپن سے بڑے ہوں جی جی بالکل بالکل
اور کتائی کی
مگل بس اللہ کا شکر ہے ہر چیز میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہی جس جس بھی حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کریں
فکر کرنا چاہیے بالکل آپ نےسح ہی کام اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ المی رہتا ہے ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جی بالکل
کی صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں اللہ نے صاف صاف قرآن میں لکھ رکھا ہے کہ صبرکرنے والے کے ساتھ اللہ ہے
جی بالکل اور خبر کرنا بھی چاہیے اللہ اچھا دے برا دے لیٹ دے یا جلدی دے پر اللہ دیتا ہے اللہ سب کے ساتھ ہے اللہ ستر ماؤ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ ہمیں کبھی دکھی نہیں دیکھتا ہے وہ ہماری دعا دور دیر سے ضرور قبول کرتا ہے پر کرتا ضرور ہے تو ہمیں ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے صبر رکھنا چاہیے جی بالکل ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہے صبر خبر رہے گا تو آج نہیں تو کل ملے گا ہی ملے گا ہمیں
جی بالکل بالکل ہمیں صبر اور شکر دونوں ہمیشہ کرنا چاہیےصبر بھی کریں ہیں اور اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں جس حال میں ہے جیسے بھی ہیں اپنے پاس کچھ ہو نہیں ہو زیادہ ہو کم ہو اپن کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے جس مقام پہ اپن کو رکھا ہے وہ کام وہ مقام اپ اپنے لیے بہت بڑھیا ہے اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کر اپن کو اس مقام پہ رکھا ہوگا اس لیے اپن کو کیسا بھی وقت آ جائے اچھا برا
جی جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ نیچے ہوتے جن کو ہفتے میں زیادہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے پاس جتنا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے
جی بالکل دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور دنیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پر جن کے پاس سب کچھ ہے وہ صبر اور شکر کرنا بھول گئے ہیں
جی جی بھی بالکل آپ نے دیکھا ہے
جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے نا وہ صبر اور شکر کرنا بھول گئے اپن کو کسی بھی حال میں ہو الله کا شکر ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے اپنے پاس زیادہ ہو اپنے پاس کم ہو جی جی
اگر اپ اللہ کا شکر کرتے رہیں گے اپن اوپر والے سے مانگیں گے بھلے اپنے پاس کتنے آ جائے اپن کو اوپر والے سے مانگنا چاہیے
جی بالکل وہ مانگ اللہ کو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو کسی دنیا والوں سے نہیں مجھ سے ما نگو مجھے پسند ہے اور اللہ کے پاس ہی جانا چاہیے ہر چیز کے لیے تردوں میں ماںگو دعاؤں میں مانگو اور مانگو استعمال کسی کے آگے ہاتھ مت
جی جی بالکل اپن کیا ہے کہ زیادہ تر دنیا والوں پہ ڈیپینڈ ہے وہ دے گا وہ دے گا وہ دے گا
وہ دے گا وہ دے گا وہ ایسا کرے گا اس نے ایسا کیا کیا اس نے ایسا کیوں کیا پر اصل میں ہمیں اللہ کے آگے جانا چاہیے وہاں مانگنا چاہیے وہاں اور پتا نہیں ہم دن بھر میں کتنے اتنے گناہ ہوتے ہوں گے اتنے کچھ الفاظ نکلتے ہوں گے ہمارے منہ سے پر ہمیشہ ہمیں توبا کرتے رہنا چاہیے اپنی غلطیوں کی ماں پی مانتی رہنا چاہیے
جی بالکل اگر اپن سے غلطی ہو نہیں ہون کو معافی ہر حال میں مانگنی ہے
جی کیونکہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز غلط کیا ہے جی بالکل
اپن کو بلے ہی اپن سے کتنی بھی بڑی غلط ہو رہا ہے اپن کو پتتا ہے یار اپن سوچتے ہیں اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے پر اللہ تعالی نے خھ فرما ہے آپ سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو آپ دل سے توبہ کرو گیا اب میں تمہیں معاف کر دوں گا
بالکل اللہ کہتا ہے توبہ کرو میں معاف کروں گا
جی بالکل اور اپن کو کسی سے زیادہ تر کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے بولتے ہیں میرا کام یہ نہیں ہو رہا فلا انسان کرے گا فلا آدمی کرے گا میرا کام کوئی نہیں کرے گا صرف اپن کو دو رکھا نماز پڑنی ہے نفل اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے رونا ہے گ اگر اپن اللہ سے مانگیں گے اللہ اللہ گفور اور رحیم اللہن کو جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک اپنے لیے اچھی چیز کا ہی انتظام کرے گا نہ کہ بری چیز کا
بالکل آپ نے دیکھا
اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا میں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں تو ایک ماں کتنا اپن کو پیار کرتی ہے اپن کو یہ بھی پتا ہے اپنی ماں اپن سے کتنی محبت کرتی ہے
بکل بالکل
تو اللہ تو ستر ما سے زیادہ ماں پیار کرنے والا ہے تو اپن ایکی سے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنا تو اپن یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنا برا چاہے گا اللہ کے
بالکل نہیں
جائے گا
وہ عزم آتا ہے کہ آزمائش دیتا ہے کہ ہاں یہ کتنا سور کر سکتا ہے
جی بالکل اور اللہ بھی پیار بھی ان سے کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں
بالکل آپ نے صحی کہا
اور آزماتا بھی انہیں ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو نہیں آزماتا کبھی بھی اللہ جن سے محبت نہیں کرتا وہ آزمائے گا آزمائے سنک ہی لے گا ان کو پی تکلیفیں زیادہ دے گا جن سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ ان کے پاس بنے رہے ہیں
بالکل
اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا جس کے پاس جس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے دولت شہرت نام ہو جاتا ہے جس کا بڑا وہ اپنے میں مست ہو جاتے ہیں
کو گول جات ہیں وہ نہ سسدے میں جاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ بھی اسی پیسے میں رہ جاتے اور غریبی امری دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اتنا ہے تو میں اپنے سے نیچے والوں کو برابر نہیں کر سکتا ای تھا لیکن بہت لوگ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غریبی امیری کچھ نہیں مانتے ہیں سب کو ایک جیسا دیکھتے ہیں
جی اگر آدمی کے پاس زیادہ دولت شہورت آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ گھمنڈ آ جاتا ہے گھمنڈ آ جا ہے تکبر آ جاتا ہے
پر پر کچھ لوگ اچھے لوگ بھی ہوتے سب کو نہیں کہہ سکتے پ سب ایسے ہوتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں صبر بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ کے پاس آپ کو میں نے پیسہ دے رکھا ہے آپ کو اتنا قابل بنا رکھا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں تو اپ کرنی چاہیے
بالکل بالکل آپ نے صی صاب جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی
جی انشاء اللہ پھر بات ہوگیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دل کو سکون ملا
وعلیکم السلام